ہلو ہلو نم السلام علیکم بھ جان
وعلیکم السلام
سیو
بڑھیا بہت بڑھیا ہاں خریت
اور بتاؤ کیا چل رہا ہے کہاں پہ آج کل تو دکھائی نہیں دیےتے یہ ٹکائیشان ہو رہے ہو
نہیں بھائی جان لگے ہیں اپنا وقت نکالنے کے لیے
ٹھیک ہے جناب تو بھائی جان میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم ایک ایسے موج پر بات کرنے جا رہے ہیں نا کہ جو لگ بھگ ہر انسان کی زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے جیسے آپ نے سنا تھاا سوشل میڈیا
ہاں بھائی آج کل لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں
ارے موبائل کو دیکھتے ہیں موبائل اور اس کے بعد تو انسٹاگرام لے لو یوٹیوب لے لو فیس بک یا واٹس ایپ بھی چلاتے ہوئے دیکے جائیں گے
بالکل لیکن ایک سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کیا سوشل میڈیا اچھا اچھا ہے یا برا
بہت اچھا سوال کیا جناب آپ نے اصل میں سوسل میڈیا نا پوری طرح اچھا ہے نہ پوری طرح برا سب کچھ اس کے استعمال پر نربھرر کرتا ہے کہ اس کو یوج کیسے کر رہے ہو آپ
سوسل میڈیا کیا ہے
ہوں تو یہی تو ہے نا کہ سوشل میڈیا ایسے آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں ایک دوسرے سے مل جڑتے ہیں مطلب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ایک دوسرے سے لوگ جڑے ہوئے کنیکٹ ہوتے ہیں جانکاری ساجھا کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنے وچار ویکت کرتے ہیں
جیسے واٹس ایپ انسٹاگرام فیس بک اور یوٹیوب
بالکل بالکل ہاں یہی سب مطلب سوشل میڈیا کے بارے میں یہاں ہے تو بھائی جان یہ بتاؤ نا سوشل میڈیا کی ہم بات ہی کر رہے ہیں تو ان کے کچھ مشورے مطلب فائدوں کے بارے میں کیا مشورے دینا چاہو گے آپ کچھ ایک آد دو فائدوں کے بارے میں پتہ ہے آپ کو
ارے بھائی جان بتائیے بتائیے آپ بتائیے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس کے
اچھا میری نظر میں دیککھ رہ ہے نا نا فائدوں کی تو سب سے پہلا فائدہ اگر میری نظر میں اچھا دکھ رہا ہے وہ ہے دنیا سے جڑنے کا ذریعہ جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے اور جو اور ایک دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے آپ دور بیٹھے رشتے داروں اور دوستوں سے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہو جیسے کہ ہم ابھیی الحال گفتگو کر رہے نا وہ م سوشل میڈیا کے دوارا ہی تو ہو پا رہا ہے آپ اتنی دور بیٹھے ہو ہم اتنی دور بیٹھے ہیں اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو کس سے ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کے کار ہی تو ہو رہا ہے
جی بھائی جان جی
اور دوسرا دوسرا ہے علم اور معلومات جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ سوسل میڈیا سے پڑھائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آج لاکھوں ایجوکیشن ویڈیو ہیں آن لائن کورس ہیں جانکاری اپلبدھ کراتے ہیں آن لائن یہ سب موائل سوسل میڈیا کے دوارا تو ہو رہا ہے
بالکل بالکل بھائی جان
جی تو جناب یہ بتاؤ آج بہت سے لوگ سوشل میڈیا میں کمائی بھی کر رہے ہیں کیا مطلب روزگار کے موقع بھی دیتا ہے یہ
ہاں بھائی جان بالکل دیتا ہے سوشل میڈیا کمائی کے بھی موقع دیتا ہے
جیسے
کنٹینٹ کریئشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ فری لانسنگ اور آن لائن بزنس کے نئے دروازے کھلے ہیں اس کے دارا
ایشاء اللہ کیا بات فرمائیے آپ نے بالکل بڑھیا جواب دیا ہے کہ جیسے کہ کنٹینٹ کریئسر کی بات کر لیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کر لیں فری لارسنگ کی بات کریں اورن کے نہیں تو جناب اس کے بارے میں پھر اور بھی کچھ ہوتا گا جیسے آ میرے نظر میں آ رہا ہے کہ اگر کسی سماجی مسلہ پر لگوں کو جاگروک کرنا ہو تو آواز اٹھانے کا منچ بھی کم کرتا ہے یہ
بالکل بھائی جان بالکل بکل آپ آپ آپ اپنی کوئی بھی اگر بات رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے سمجھ یا لوگوں کے سامنے تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے سبھی لوگوں تک اپنی بات کو اچھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں جس سے کئی لوگوں کو ہاں اس آپ کی بات کا پتہ چل سکتا ہے کیا صحیح ہے کیا برا ہے اس بات کے بارے میں لوگ جان سکتے ہیں
ماشاء اللہ کیا بات پرمائیے سوانہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا ایک تتورر پلیٹفارم ہے اور جہاں اپنے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے تو ہم نے ان کی فائدوں کے بارے میں بات کی ہے جیسے کہ پہلی بات دنیا سے جوڑنے کا نظریہ دیکھ لو آپ علم اور معلومات دیکھ لو روزگار کے موقع بھی افسر اپلبدھ کراتا ہے اور آواز اٹھانے کا تو جناب یہ بتائیے فائدوں کےاتھ سھ پھر اس کی تو نقصان بھی ہوتی ہوں گے جیسے کہپ نے سنا ہے کہ ایک ہی سک ونک دو پہلو آتے ہیں
ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں تو سب
میں نقصانوں کے بارے میں کچھ کر سکتے ہو
ہاں سوشل میڈیا کے کئی نقصان ہیں جیسے وقت کا جضائیا ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے اگر ہم جو پر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر تو سمے کی پتا نہیں لگ جاتا پورا وقت سے نکل جا
بالکل بالکل بالکل اور لوگ گھنٹوں تک لوگ گھنٹوں تک ویڈیو اسکول کرتے رہتے ہیں پت ہی نہیں چلتا کہ کوئی وقت کم ہو جاتا یہی تو کہنا چاہتے ہیں آپ
بالکل بالکل وقت کی سب سے زیادہ بربادی ہے اس میں
بڑھیا بڑھیا اور اس میں کہ ہے نا کئی اسٹوڈنٹ تو پڑھائی کے دوران بھی بار بار موبائل دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے پڑھائی پر دھیان سے بھکتا ہے اور سلیکشن بھی نہیں ہونے کو مطلب د دقتیں آتی ہیں پھر سفل بھی کم ہو پاتے ہے ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ
ہاں
اور لوگ آج کل جھوٹی خبریں بھی بہت پھیلتی ہیں میڈیا سے چھوٹی ہاں فیک نیوز زیادہ پھیلتی ہیں
بالکل بالکل اور ہر جانکاری پر آنکھ بند کر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے میرے میرے انوسار تو
بالکل بالکل
اور اس سے کیا ہے جذینی تنا بھی بڑھتا ہے کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی زندگی دیکھ کر خود کو کم تر سمجھنے لگتے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے وہ اچھا کما رہا ہے وہ اچھی نوکری کر رہا ہے لیکن لگاتار تلنا کرنے سے تناام اور مایوسی بڑھ سکتی ہے ہمیں ایسا کرنا نہیں بالکل بھی انگزائٹی بڑ جاتی ہے پریشر پڑ جاتا ہے تنا مطلب چنتا تنا و گرست ہو جاتا ہے باڈی
ہو جاتا ہے نا کئی لوگ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر خود کو کم کم تر سمجھنے لگ لگتے ہیں
جی جی جی جناب بالکل بھائی جناب آپ نے بالکل بڑھیا بات فرمائی ہے آپ نے واضد بات کی ہے آپ نے اور اس میں کیا ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ایسے پرائیویسی کا خطرہ بھی تو ہوتا ہے جناب
تو بھائی جان یہ بتائیے کیا کیا سوشل میڈیا پر نجی جانکاری ساھا کرنا سرکچت ہے
نہیں بھائی جان اپنی کوئی بھی اپنی نجی جانکاری سوشل میڈیا پر نہیں ڈالنی چاہیے
یہ جس سے ہماری نجی جانکاری سرکچت نہیں رہتی لوگوں کو بیچ میں پت چل جاتا ہے تو اس سے کئی بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں
ماشاء اللہ کیا بات کہی آپ نے دل خوش ہو گیا آپ تو بڑی بڑی پیاری پیاری بات کر رہے ہیں تو جناب یہ بتائیے سوشل میڈیا اچھا ہے یابرا آپ کی نظر میں آخر فیصلہ کیا ہے تو
فیصلہ بہت آسان ہے سوشل میڈیا ایک اوزار ہے
مطلب
اگر اس کا استعمال علم سیکھنے اور ترقی کرنے کے لئے کیا جائے تو بہ یہ بہت فائدہ مند ہے لیکن اگر اس کا استعمال صرف وقت برباد کرنے کے لیے ہو تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے
جناب بالکل بالکل بڑھی بالکل بڑھیا بات کر رہے ہیں آپ آپ نے بالکل اچھے طریقے سے بتایا کہ اس کا استعمال علم سیکھنے اور ترقی کے لیے کیا ہے نا تو بہت فائدے مند ہے لن آپ بول رہے ہیں کہ اس کا استعمال صرف بقت برباد کرنے کےے نقصان سند و ہے جیسے کہ آپ ہم نے اس ابھی چرچا کیے فائدوں کے اور نقصان کے بارے میں تو جناب ان م ان سارے نقصانوں میں آپ کو سب سے گھاتک نقصان کون سا لگا کہ مطلب یہ تو ہونا ہی ہونا ہی چاہیے یہ تو بہتذ اس سے بچنا ہی چاہیے
سوشل میڈیا ایک نوکر کی طرح اچھا ہے لیکن مالک بن جائے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے
بالکل واہ واہ واہ کیا بات کہی ہے آپ نے ماشاء اللہ شبان اللہ آپ نے تو بالکل بڑھیا دل گد گرگر ہو گیا اللہ کرے آپ کو جنت نسی وہ
شکریہ شکریہ بھائی جان شکریہ بھائی جان شکریہ
نہا رکو تھوڑا ٹائم اور بچا بھی نا یہ بات کر رہا تھا کہ آپ آپ ہم نے ان کے سوشل میڈیا کے بارے میں کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں فائدوں کے بارے میں بات کرا اور گھاٹوں کے نقصانوں کے بارے میں ب تو اس میں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ دو چار فائدے اپ نے بات کیئے ان سے سب سے اچھا فائدہ اور نقصان میں سب سے گھاتک نقصان کون کون سا لگائیں گے میرےس آپ سے
سب سے سب سے اچھا فائدہ ہے اس سے ہمارا جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس سے آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے خود کا بزنس کر سکتے ہیں فرینانسنگ وغیرہ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ اور کنٹینٹ کریئٹ کے دوارا پیسہ کما سکتے ہیں
بالکل بالکل بالکل
اور سب سے بڑا نقصان ہے سمے کی بربادی وقت جائے ہونا
آ کون سا جناا
وقت جضایا ہونا یا اپنی اپنی جو ا اپنی جو ڈاٹا رہتا ہے اپنا تو اپنی ہوں
آپ نے بالکل ایک نمبر باجت بات کی ہے آپ نے لیکن میری نظر میں آپ اگر آپ مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ آپ کہ میرے لیے ان میں سب سے بڑا فائدہ اچھا فائدہ اور سب سے گھاتک نقصان کون سا ہے تو فائدے کی بات کریں میرے لیے یہ روزگار کے موقے اپلبدھ کراتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوا بہت سے لوگ سوشل میڈیا سے کمائی بھی کر رہے ہیں انفلوئنس بن رہ ہیں یوٹیوبر بن رہ ہیں انسٹاگرام مطلب وہ پیج فالو بنا بنا رہے ہیں پیسہ کما رہے ہیں تو کنٹینٹ کریشن نہیں مارکیٹگ کرشن آن لائن بزنس کے دروجے کھلتے نا جیسے کہ پیسہ کمانا اور سب سے اچھا اچھاات مطلب نقصان کی بات کریں اس کے لیے بچنے کا مشورہ دینا چاہوں گا آج کے نوجوانوں کو کہ اس سے کیا ہے وقت کا جائے بہت ہوتا ہے کیونکہ بکتی کی بربادی نا وہ اس کوئی بھی اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے لوگ گھنٹوں تک ویڈیو کال کرتے رہتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا کتنا وقت گ جل گیا یہ سب سے بڑا میرا لی نقصان ہوتا تھا تو ویسے بھی آپ سے بات کر کے اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے اگر ملیں گے کبھی بھی روبرو ہوں گے تو آپ سے گفتگو کریں گے بہت لمبی وسے کیونکہ اس ایریے سوسل میڈیا ایک ایسا ٹاپک ہے اس کو دس منٹ میں نہیں سمیٹا جا سکتا اس سے بہت ساری باتیں ہیں وہ فون پہ نہیں کی جا سکتی نا جناب
ہاں بھائی جان ہاں
ہوں بات کر کے ویسے آپ سے اچھا لگ رہا ہے اگر ملیں گے پھر کیونکہ آپ نے ایک لاسٹ میں ایک لینڈ اور کی کہ اور اس کا نتیجہ کنکلوژن نکالا جائے نا جناب کہ ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال سمجھداری اور احتیاط کے ساتھ کر چاہیے جیسے کہ آپ نے ایک لائن بولی ت مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سوشل میڈیا ایک نوکر کی طرح اچھا ہے لیکن مالک بن جائے تو نقصان دہ نہیں ہو سکتا ہے
زدہ نکتاان ہے
ہوں اسی کے ساتھ دو بھائی جان کل پھر دوبارہ سے بات کریں گے اب ٹائم ہو رہا ہے خدا حافظ ٹھیک ہے س نب
خوددا حاظ خدا حظ بھائیان خوددا حظ اللہ حافظ